ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام اور کیسے ہو
میں ٹھیک ہوں آ پ خیریت سے
بس اللہ کا شکر آ بس بڑھیا آپ بتائیں اور کیا کر جی جی اللہ کا اور بتاتے کیا کر رھی ھیں
جی
اچھا کیا کریں تھے آپ
میں میں کچھ نہیں کھیل رہی تھی لوڈو
اچھا ہاں صحیح ہے بڑھیا ہے تو گھر میں میں دکام سے فار و کرتا ہوں تھڑا فون میں ہی دیکھ رہ ت لوڈو وڈو ہلو
ہیلو
ہلو
ہلو
ہاں جی
ہیلو آواز آ رہی ہے
ہاں مجھے آ رہے آ خیال آپ کو نہیں آ رہے
ہاں آبائی آپ کی بیس میں کٹ ہو گئی تھی شاید کچھ نیٹک پرابلم ہو رہا ہو وہ
ہاں ہاں اور بس کوچھ نہیں ہے بھی ساری آپ سے تھوڑی سی گس کو کرنے ج
ہاں صحی کر رہا ہ ہاں ا کو تو ٹائم نہیں ملتا ہاں ہم لوگ بھی اب کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہو کے میں نے کہا چلو تھوڑی دیر جو ہے لوڈو کی ک لی تھا
ہاں بہت بڑ یہی ہوتا ہے باہر تو ہم لوگ جا نہیں سکتے گھر میں ہاں
کبھی کیرم کھیل لو لوڈو کھیل لو
ہاں یہ ہے گھرم تو یہ سب کھیلتے ہیںار تو الگ ہی ہوتےار تو بہت ساری چیزیں تو د تین چار چین ج تین چار
اچھا ایک وہ ہوتا ہے بزنس گیم ایک وہ ہاں ایک وہ ہوتا ہے بزنس گیم
ہاں جی ہاں جی
ہاں بت اس میں مزہ آتا ہے اس میں بڑا مزہ آتا ہے وہ خریدنے ہوتے ہیں اس میں جو ہے ہوتی ہیں کنٹریز وغیرہ ہوتی ہے سب چیزیں ہ تھوڑا یہ ہے کہ صبح کام کام تھوڑا مائنڈ سا فریش ہو جاتا ہے کھیلنے میں ہاں ہسی مزاگ س جاتتاا کھیلترارے توم مارگئی
ہاں ہاں ہاں ہاں بس فملی کے سات سکال ہو ہاں تو ایسا مل س ب
یہ ہوتاتا پھر سب کے پ سفا فارغ ہو کر وہ بھی ہوتا ہ اور موسم کیسے
ہلو ہاں موسمبی مارے ساہ تو ٹھنڈا ہو رہا ہے کل بارش ہوئی تھی نا
ہاں یہاں پر بھی آج بھی ہوئی تھی کل تو بہت ہی تھگڑا طوفان آیا تھا کل یہاں پر تو بہت طوفان آیا تھا بہت ہاں
موسم
اور طوفان کے ساتھ بارش
اچھا
اور آج بھی بارش تھی اور کل طوفان آیا نا تو یہاں کی جو ہے لائٹ بھی رات رات کو تین بجے آئی ہماری تو لائٹ بھی
اچھا نہیں ہمارے یہاں تو مطلب کہ لائٹ تو نہیں گئی ار بارش وارش ہوئی تھی تو مگر آج نہیں ہوئی کل ہی ہوئی تھی بس تو موسم اس کی وجہ سے ٹھنڈا ہو گیا تو مطلب پہلے تو بن میں لتی اب سے تھوڑی راحت ہے اچھا
ہاں گرمی بھی تو بہت زیادہ ہوئی شدید والی جیسے بہت
ہاں صحیح کہہ رہے ہو اپ ہاں وہی ہے نا گرمی میں انسان کل کھیلے گا تھوڑی سبزی ہو تو سب سبیا
گورنمنٹ کی طرف سے الرٹ بھی ا رہے ہیں کہ موسم خراب ہو رہا ہے موسم خراب ہو رہا ہے
ہاں جی ہاں جی وہ تو ہے
ہ مس اس کا لارا بھی اتنی تیز ہے ہاں اور کیا اچھا ہو گیا موسم مزہ آ رہا ہے
ہاں صحیح کہہ رہی ہو
باہر جیسے جاؤ تو ہوا اتنی بڑھیا چل رہی ہے
تو مطلب ایسا نا ہے کہ گھر میں ہم کوئی سا بھی گیم نہیں ب مطلب بیٹھ کے آرام سے ہم کھیل سکتے ہیں لوڈو گیا کیرم ہو گیا بین ہ کیکہ ہم لوگ تو باہر جان ستے بچوں بھی طرح کھیلنے کے لیے ا بار کھیلنے والی گیم وہی ہوتی نابرا پانی ہو گیا ہاں جی ہاں جی ہاں باہر بھی بہت سارے یہ ہوتے ہیں بتا ہاں ہاں تو بسنا چھوٹا چ ب ہی کھیلتے لگتے سارے گھر میں کوئی گیم کھیلا ہی نہیں
ہ ہاں مزہ آتا ہے نا باہر کلنے میں بڑھیا باگو باگو توڑوں
ہاں ہاں وہی تو
بیڈمنٹن کھیل ہیں تو ہم لگ بیڈمنٹ وغیرہ کے
ہاں ہاں نہیں بیڈمنٹن وغیرہ تو مطلب کہ رمضان کو چلیا کرتی ت ویسے نہیں کھیل پاتی باہر ہاں ا بھائی ہے نا پ ہم لوگ تو جان سکتے ہیں مطلب کہ ہاں اچھا
ہماری کالونی میں تو کھیلتے ہیں نا تو ہم لوگ کھیل لیتے ہیں لیکن آج تھوڑی ہوا چل رہی ہے تو وہ کوک کدھر سے ادھر جا رہی ہے اس لیے آج ہم نے سوچا چل لوڈو کھیل لیتے ہیں آج گھر میں ہی بیٹھ کے
ہاں سی کرانا جی لوڑو اڑو س تو ایک تو موٹیویشن بنی رہتی ہے ہم لوگوں کی کہ نہیں جیتنا
ہوں ہ ہ ہ
اور کبھی کبھی کوئی ہار جاتا ہے نا تو پ کہتا ہے ہاں تو کبھی کبھی تو ہمارے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہار یہ کلر تال
دماغ سے دماغ چلنی پڑتی ہے اچھا یہ کٹ نہ جائے
مگر ہمارے یہاں تو ٹائ کہ یہ غلط ہی بیکار تھا ہاں یہ ہمیں راس نہیں آیا زیادہ تر تو میں نے یلو کو ہی سنا ہے کیا تھا وہ ہاں کے گھر م اپے ج رم کر آرام سے
ہمارا پورا ہونے والا ہوتا ہے اور لاسٹ میں آ کے جو کوٹی کٹتی ہے وہ کتنا دکھ ہوتا ہے پھر
ہاں ہاں یہ امی بات تو ہے مطلب انسان مارتا ہے نا تو سوچتے مارے ار ہاں بہت زیادہ پکی ہو جاتی ہے نا پھرف وہ اس لیے
ہاں وہ پکی گوٹیے جو کرتی وہ وہ
لیا کیرم ہو گیا چیرس ہوگیا دڑا ا اور
ما تو کہتی ارے آرام سے کھیلو آرام سے کھیلو اتنا چلا چلا کے مت کھیلو
ہاں
اور جب کسی کی کھلتی ہے کسی کی کتی ہے تو وہ ہم بھائی بہن وہ چلاتے ہاں اور وہ چلاتے ارے میری مت کاٹو ارے میں جیت گیا ہے سب لوگ
ہاں
ہاں وھی ھے نا وہ
باہر والے کے کہیں گے ک گھر میں کیا ہو گیا
میری والے ل بھی گیا ٹھیک ہے آرام سے نہیں کھیلا جا رہا تم دو سے یہ ہے نا کہ آرام سے چلا نہیں جاتا اگر اور اوپر سے ازن وزن سے آ جاتی ہیں ہاں پتا چلے گا ہی نہیں یہ تو س مجلو تم پوری رات نہیں سونے والے
ہاں نہیں پت کھیلیں گے چار لوگ اس کے سھ بیٹھے
ہاں یہ ہے ہ ہاں تو بس سپورٹ م وہی ہے نا اور ایسے کییرم نہیں ہوتا ہے ترن میں ہوتا ہے جب رانی وانی اگر چل جاتی ہے تو سات ہیں مر جب کب نہیں جاتا رانی کی ب
ہاں ہاں ہاں کور نہیں جاتا کورڑ تو بہت ہی مشکل سے جاتا پتاہ نہیں کیا ہے اس
تن لک ہوتا ہے وہ کسی کسی گ چلا گیا تھا خسمس رکھی ہے
ہاں
ہاں وہی ہے نا وہ گھر میں اپنا آرام سے محفل جم جاتی ہے ہاں پاڈر ڈال ڈے اس کا ہاں گھر میں اپنا آرام سے بیٹھ کے کھیل سکتے ہیں ہاں ب آرام سے بیٹھ کے کھیلتے تو محسوس ہی مل جاتی پورے گھر والے اکٹھے ہواتے ہیں
ہاں آ یہ ہے گھر میں گم کھیل لو پوری رات رات کھیل لو باہر تو پوری رات نہیں کھیل سکتے
چ د پھر بھی ی کہتے ہے کہ تم کتنے بڑے ہو گییا باہر گئے ن کوئی لوگ بھی
ا ہاں اور پھر جو جا سکتے ک وغیرہ آ جاتے تو گیم کھیلنے کے ساتھ ساتھ ان کی پارٹی بھی چلتی ہے اب یہ لے آؤ کھانے کو وہ لے آؤ یہ بنا لو
چا ہاں ہاں سی ہے ہاں جی ہاں ج ہاں ہاں سب مل جاتے ہیں ن تو محل س جم جاتی ہے تو مزہ آتا ہے
ہاں بڑھیا لگتا ہے اور پھر جو ہے کبھی کبھی ملتے ہیں ہم سب کے اپنی لائف اتنے بزی ہو گئے ہیں کبھی کبھی مل کسی فنکشن پہ یا کوئی فیسٹیول وغیرہ ہو توبھی مل پاتے ہیں
ہاں وہی تو پیسے سے ملنا ہوتا ہی نہیں کسی کو آنا جانا ہوتا ہی نہیں کسی کے پاس ٹائم نہیں کام ہ اتنے ہم بزی رہتے ہیں کو اسٹڈیز میں ہاں یک ٹائم نہیں ب جانا گا کو اپنی فیملی کے بنا نہیں آتا تھا ہاں یہ ن ساری رات ہاں اب م بھی ا اے ہاں جی ہاں جی تو ہم تو ایسے کرتے ہیں اگر ہم کبھی ملتے تون تو آسی کھیلنے محس سے مان د رات ن رات دیر تک پھر ہماری وال لائ چ کہتی ہیں ارے سوتا صبح اسکول میں جانا ہے یا تو یہاں جانا ہے یا توھر میں اپنے کام پہ جانا ہے تولب بڑے بڑے بھی آ کے نا بیٹھ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے
کوئی گیم تو پھر ایسا لگتا ہے پوری رات اتنا پھر ہم باتیں کرتے رہتے تو پھر ہمارے گھر پہ بھی س ہم لوگ بولتے ہیں ارے سوچاؤ کتنی باتیں کرو گے تم لوگ
ٹی
ہاں
ہاں ہاں ہاں ہ ہاں ہاں صحی کہہ رہے اس لیے گھر میں کھیلنا زیادہ اچھا رہتا ہے میرے کو تو ایسا لگتا ہے
ہاں
چلو ٹھیک ہے پھر کہتے ہیں اگلی بارھ ٹھیک ہے اللہ حافظ جی انشاء اللہ ٹھیک ہے اللہ حافظ
ٹھیک ہے اللہ حافظ ج